السلام علیکم بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہے کیا
ہاں آ رہی آواز بولیے
السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم و علیکم السلام
اور آپ کے گھر پہ آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہے ہو
ہاں سب خیریت اور سناؤ ٹھیک کوا
جی اللہ کا شکر ہے سب کہہ دیتے ہے اور بتائیں موسم کیسا ہے آپ کے موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
ا تو ادھر بہت گرمی ہے آج ادھر
جی جناب کھانا کھا لیا بھائی جان
نہیں ابھی کھایا ابھی نہیں کھایا کھانا
جی جناب موسم میں تو گرمی ہی ہو رہگ ہے جنابب سب جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
بہت
جی جناب آپ نے اس بات پر غور کیایا ہو کہ اس یہ بڑھتی کمی کا کارن ہم لوگ ہی آپ نے دیکھ ای ہوگا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ باگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں انشاء اللہ ایسے لوگوں کو ہمیں سم سمجھانا چاہیے کہ پیڑ پہے کاٹے نہ بلکہ زیاد پ زیاد پیڑ پودے لگ اگر زیادہ پیڑ پودے ہوں گے تو زیادہ پیڑ پودے ہوں گے تو مانسون میں بدلاؤ آئے گا مانسون میں بدلاؤ آئے گا تو بارش ہوگی بارش اچھی ہوگی تو ان شاء اللہ موسم بھی اچھا ہوگا اتنا سونا ہوگا کہ جیسے جنت کت میں گھوم رہے ہیں ماشاء اللہ کیا کرے ہیں ذراپ
جی جی بائی جان جی بچان پیڑ ویڑ نہیں کاٹنے چاہیے زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے
جی جناب
جی پجان
آپ نے دیکھا ہوگا ا بھی کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہے ان شاء اللہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور ہمیں کم سے اگر ہمیں کوئی پیڑ کاٹنے کی ضرورت ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم کوئی سو کاا پرانا پ کاٹ لیں اور اس کی لکڑی کا اپنے استعمال میں لے لیں تو اچھا مگر کچھ لوگ ہیں جو ہرے پیڑ کو کاٹتے ہیں ماںصا اللہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پیڑ کے اندر بھی ایک جیب ہوتا ہے ایک پیڑ کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جی کرنا انشاء اللہ اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے تو آنے والی جنریشن تو خطرے میں چلی چلی جائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں آج کے سمے میں سمے میں بھی کئی جگہ پر آکسیجن لینے میں بھی پرابلم آتی ہے آپ نے دیکھا کئی جگہ تو گٹھن محسوس ہوتی ہے جی جی جناب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودوں سے ہمیں کافی فائدے ہیں پیڑ پودوں سے ہم چھایا بھی پراپت کرتے ہیں آکسیجن بھی پراپت ہوتی ہے پڑ پودوں سے ہمیں پل بھی پراپت ہوتے ہیں ان کا ہم سیون کرتے ہیں تو وہ ہمارے شریر کے لیے اچھے اور لابھ دائک ہوتے ہیں جناب
جی جی بھائی جان جی بائی جان ایک پیڑ پودے جو ہوتا ہے نا ان کو کاٹ نہیں چاہیے ان سے سب کچھ ہو آتا ہے مارا
جییک آپ نے دیکھا ہوگا جناب کی آج آج کے سمے میں پیڑ پودے کم ہے تو بارش کم ہو رہی ہے م لہ ہماری جل واو کا پردوشن ہو چکا ہے جو سے حساب سے موسم میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے یہ سمے ہے جو بارش کا اسٹائم بارش نہیں ہو رہی گرمی ہو رہی ہے جو کسان ہے وہ نہ تو سمے سے فصل کر پا رہے ہیں ہماری رو پرت میں چد ہو گیا ہے پردوشن کےارن جیس سے ہماری جل واو پردوشن ہو گئی ہے نہ تو موسم میں سمے سے بدلاؤ آ رہا ہے جب سمے بارشتا ہے تو بارش ہو رہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے دس سال پہلے اتنے پیڑ ہوا کرتے تھے پ سارے پیڑ ہوا کرتے تھے جس سے بارش بھی زیادہ ہوتی تھی پانی بھی زیادہ پڑتا تھا اور آئے دن آپ نے دیکھا وہ بھی پھیلی پانی بیس فٹ تو ہوا کرتا تھا آج دو سو بیس فٹ نیچے دھرتی میں چلا گیا ماشاء اللہ آج کے سمے بھی کئی شیروں میں تو پانی کی قلت ہی ہو رہی ہے اگر ہم پیڑ پودے نہیں لگائیں گے تو آے پھر پانی بھی نہیں رہے گا نہ ہی ہم مل پائے گی ماشء اللہ ہمیں پ بہت فائدے ہیں جی جناب
جی جی جی جناب
ر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودوں پر چرندے پرندوں کا آواز ہوتا ہے اور وہ چرندے پر اگر ہم پیڑ پودے کاٹتے ہیں تو چرندے پرندے آواز میں ان کو رہنے میں بھی دقت آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتدھی خراب ہو جاتی انے
جی جی بھائی جان
جی جناب اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے اور ہمیں
جہازز لگانے چاہیے پیڑ پودے کاٹن نہیں چاہیے جی جناب
تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں یہ حکومت سے بھی ہمیں یہ گزارش کرنی چاہیے کہ جو لوگ پودے کاٹ رہے ہیں ان کو سمجھائیں توی ہے چاراے مساللہ اگر ت پ ہوتی کم ہوگئی تو کافی ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آپ نےگر ہم ہم انسان کل ہی کیا سکتا ہے آپ نے دیکا ہوا خود حکومت ہی پیڑ پودوں کو کاٹنے میں لگی حکومت خود جنگلوں کو نشٹ کروا رہی ہے جیسے ان جنگلوں کو نشٹ کروانے کے بعد میں جیسے کوئی زمین نکلتی ہے اس پہ حکومت کئیار کئی قانونی کاریالے کہیں کھیت اتیاد لگاا لگا رہی ہے بنا رہی ہے جی جناب کچھ آپ فرمائیں
جی ب اور دوسری بات یہ ہے پانی کو صاف رکھنا چاہیے
جناب آپ آپ پانی پانی پانی پردوشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جناب یہ پانی پردوشن کس کارن ہو رہا ہے
جی جی بھجان پانی کو جو صاف رکھنا چاہیے اس میں کوڑا ووڑا نہیں ڈلنا چاہیے
گھوڑا کسی بھی گاڑی میں ڈالنی چاہیے کہیں پہ کھڈا کھولنا ہے اسی میں ڈالنا چاہیے
جی جی جنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دس دس بیس سال پہلے ہمار جو ہمارے بزرگ تھے وہ کنیں تالؤ ندی نالا اتیاد سے ہی پانی پراپت کرتے تھے اسی پانی کو پیتے تھے تب وہ پانی شھ ہوا کرتا تھا آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ آج ایسے ہیں کہ ندی نالوں میں ہی کوڑا کرکٹ وہ کہیں جیسے جیو ختم ہو جاتے ہیں ان کو ندی نالا پھینک دیتے ہیں پالتھیین پہنک جس سے پانی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ کچھ پوچ توے پینے میں جی آپ نے دیکھا ہوا بھی اگر ہم اس کا سیون کر اگر ہم اس پانی کو پیتے ہیں تو ہمیں کافی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں
جی جی جی بھائی جان
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اور ہمیں آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ آج کے سمے میں کئی جگہ تو پانی کی قلتیں ہو رہی ہیں کئی شہروں میں پانی ہے ہی نہیں اور لوگ بگ پانی کو اس قدر و وسٹ کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا کہ مانو جیون میں پانی کی اہمیت کتنی ہے ماشاء اللہ ہمیں پانی اپنے کے لیے یوز کرنا چاہیے بلکہ ہمیں زیادہ پانی نہیں پھیلانا چاہیے اگر ہم پانی اے سی ویسٹ کرتے رہے تو ہمیں جو ہمارے بچے ہیں ان کو پانی ہی نہیں ملے گا انشاء اللہ وہ خود خطرے میں چلے جائیں وہولے نہیں تھے ہمارے یہاں ابو جان بھائی جان پانی ہی نہیں چھوڑ گ میں نے اتنا پانی وسٹ کیا م کر اللہ ہمیں پانی جی جناب اور ہمیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہ د ایا ہوا کہ چلے جاؤ آپ گاؤںوں میں تو ہمیں ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ وہاں دس بالٹی پھیلا دیتے ہیں ہمیں پانی کم ہی پلانا چاہیے جیسے پانی کی بچت ہو تو اچھا رہے گا جناب
جی جی بھائی جان
اور بتائیں آپ کچھ آپ فرمائیں
جی جناب اور ہم بات کریں گے اس پہ آپ کو کون سی گیم پسند آئے
جناب مجھے گیم میں مجھے کرکٹ اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جو گیم ہم کھیلتے ہیں اس سے ہمارا شریر بھی سوستھ رہتا ہے مانسک وکاس جی ہوتا ہے آپ کو جناب کون سا گیم پسند ہے
میرے کو زیاد گم پسند ہے کررکٹ
جی ہاں کرکٹ ہمارے لیے بہت ہی اچھا گیم ہے جس سے ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم اس کو ملتے تو ہمارا ایکسرسائز بھی ہو جاتا ہے ویام بھی ہوتا ہو جاتا ہے جس سے ہمارا شریر سوستھ تو سوچھ رہتا ہے اور ہمیں زیادہ تر گیم گیم کھیلنے ہی چاہیے کچھ لوگ آ
جی جی
اور ہمیں گیم کھیلے میں تو اچھا ہی رہے گا ہے اور ہماری طبیعت بھی اچھی رہے گی اور بتائیں آپ
آپ کو زیادہ فیوریٹ کون ہے پلیئر
جی وراٹ کوہلی
کون وراٹ کوہلی میرے میرے کو فیوریٹ پلیئر ہے روہت شرما ہے میرا فیورٹ دھونی ہے فیورٹ میرا وہ سوریہ ون میرا فیورٹ جائے
جی جناب ایسا ہی ہے سب کا کسی نے کوئی کسی کا کوئی کا کوئی کوئی کسی کا فین ہوتا تو کوئی کسی تا ماشاء اللہمیرمک گ اچھا ہے اسے ہم کھیل کھیلیں تو اور بھی اچھا ہے اور اس میں
فٹنس ہوتی ہے پھر
سے اچھی کٹن ہوتی ہے اور ہم شریر سے اچھا بھی ہوتی ہے بیام بھی ہوتی ہے جی جناب
جی
آپ اور آپ اور بتائیں آپ جی آپ آپ سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے جناب
اس بارے میں
سوشل میڈیا
جی سوشل میڈیا پہ ڈرگس ب کرتے ڈرگس وگس اس سے دور رہنا چاہیے
جی جناب
جو آج کل کے بچے فون دیکھتے خالی
جی ہمیں میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو پڑھنی نہیں دینا چاہیے ماشاء اللہ ج جیسے بچوں کو فون
جی جی سر ان کو بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے چاہے ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہے بچوں جب تک ان کو فون نہیں دیں گے تب تک کھانا کھائیں گ کھانا بھی کھائے نہیں
جی جناب آپ اچھا فرما رہے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا اللہگا اللہ نے اللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی بات ہوتی رہے ہیں خود خود
چلو اللہ حافظ
با آ س بائی
اوکے بائے